بت اللہ بھائی ج
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کی امی آپ کا ابا ٹھیک ہے
الحمد للہ بھائی آپ کےمیب ٹھیک ہوں
ہاں سبھی ٹھیک ہے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے
میں پچھلے بھائی بیٹھے ہوا تھاس
اچھا بھائی
اور بھائی آپ کی اسٹڈی کیسی چلی ہے
بس بڑھیا چل رہی بڑھیا چل رہی ہے
اور بھائی بتائیے کیا ہے آپ کا مطلب
تو آج کس پر ہم بات کریں گے بھائی
اپن آج اسٹڈی پہ بات کریں گے ب
ایجوکیشن پ
ایجوکیشن
ہاں بھائی وہ بھی صحیح بات ہے وہ صحیح رہے گا
جیسا کہ ابھی نیٹس کے پیپر لیک ہو گئے تو ایجوکیشن منسٹر کو کیا کرنا چاہیے
ہاں بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو پہلے
یہ لیک کرتی ت ہے پیپر
بالکل تو بھائی پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایجوکیشن ہوتا کیا ہے نا بھائی
جی بھائی
تو ایجوکیشن وہ عمل ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان علم یعنی نالج سکلز اچھھی ہاں اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے
جی
جو تعلیم ہے نا بھائی تعلیم صرف سکول یا کالج تک محدود نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں سیکھنے کا نام بھی تعلیم ہے ہے نا جیسے کہ ہم کچھ سیکھتے ہیں کسی سے ایک لفظ بھی اگر ہم سیکھیں تو وہ نالج کہلاتی ہے
جی جی
تو یہ یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں
سیکیکھنا ہے
انسان کی زندگی میں جو علم ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتا اگر وہ کتنی بھی کوشش کر لے نا سیکھنے کی تو کبھی ختم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا انسان اگر مرتے دم تک مطلب کہ اگر وہ قبر پر پیر ڈال ڈالے تو وہاں تک بھی کچھ سیکھتا ہے ہے نا
ج جی جی ج
تو آپ کچھ بتانا چاہو گے ایجوکیشن کے بارے میں
یہی کہ ایجوکیشن آج کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے
ہاں بھائی بالکل صحیح بات
کیونکہ دیکھو جب تک آپ ایجوکیشن آپ کی کمپنی میں کریں گے جب تک آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا
بالکل بالکل صحی بات
پناس ہزار ویسے آپ کہاں تک پڑے ہو گے
ہاں
آپ کہاں تک پڑے ہو
تو میں ابھی تو میں ٹویلتھ کلاس میں پڑھتا ہوں
اوکے
لیکن آگے بھی بہت کچھ میں نے سوچا ہے اپنے بارے میں تو تعلیم جو ہے نا بھائی تعلیم ہر تعلیم ہر انسان کی بنیادی حقیں ہے نا
ہاں جی جی جی
یہ ہمیں علم سمجھ اور زندگی میں صحیح فیصلے
صح ہی فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے
وہ کہتے ہیں نا علم سب سے بڑی دولت ہے
سب سے بڑی بالت
علم سب سے ہاں علم سب سے بڑی دولت ہے پیسہ کمانا ہو ا اگر پیسہ کمانا ہونا بھائی تو تب بھی ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت پڑے گی
جی
ہے نا تو آپ کچھ بتانا چاہو گے
بتانے کا تو یہی ہے کیا ہے سو میں بھی ابھی جو ہے ریسینٹلی ایگزام د اب اللہ بہتر جے کیا ہوتا کیونکہ میں تو میری پوری جتنی کوشش تھی اتنی کوشش سے اچھا لکھا ہے ایگزام پاس ہوتا ہوں یا فیل ہوتا ہوں وہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آج کل جو ہے پیسوں کے لیے جو ایگزام جو کریکشن کرتے ہیں نا ہمارے یہاں
ہاں بھائی
ان کو پیسے دیے تو وہ کچھ بھی کر دے رہے
ہاں بھائی صحیح بات ہے تو آج کل جو ہے نا مطلب کہ جو ایجوکیشن چلاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے
بے شک ٹھیک نہیں انڈیا میں تو بہت
جیسے کہ آج آپ آج آپ دیکھتے ہو مطلب کہ جیسے کہ نیٹس کے پیپر لیک ہوئے وہ کیسے ہو گئے لیک کسی نے پیسے پکڑے اور ہو گئے لیک ہے نا
جی
تو یہی ایجوکیشن یہی ہوتا ہے دیکھو اگر ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی نا علم ہوگا تو وہ پہلے ہی ایسا کام نہیں کریں گے صوب کرنے سے پہلے سو بار سوچے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں
اچ
اگر ہم یہ کریں گے تو وہ مطلب کہ اس پر ایک ایک پر ہی اثر نہیں پڑتا بالکل سب پر پڑتا ہے اثر
سرار ہی بک ہوئی ہے تو ایجوکیشن منسٹر کے
ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے جو پیسہ تو بھائی ختم ہو سکتا ہے نا پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن حاصل کی ہوئی تعلیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی
نہیں ہو
وہ ہمیشہ رہتی ہے ہمیشہ
اور جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ خود ایجوکیٹیڈ نہیں ہے
بالکل وہاں اس پر تو سرکار کو بات کرنی چاہیے دیکھو اگر تو اگر اس کے لیے کوئی مطلب اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ رولز ہونے چاہیے ہے نا
اس کے لیے بھی کچھ تعلیم ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی جیسے کہ گریجویٹیڈ ہو گیا یا کچھ ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے آج کل آج کل تو ایسا ہے کسی نے چن لیا اور بنا دیا ایجوکیشن منسٹر
بس پیسوں کا کما لے بھائی تو
ہاں بھائی پیسوں کا کم رہ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے ایجوکیشن میں ہم کس بندے کو سیٹ کرے یہ آگے کیا کر سکتا ہے ہے نا
جی
تو ہمیں اس سب کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے
جی
تو رہا بات جو ہے پیرنٹس کے سپورٹ تعلیم میں بہت ضروری ہوتا ہے
جی جی
کیونکہ اگر ہمارے پیرنٹس سپورٹ کریں گے کسی چیز میں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بڑا جو آدمی ہوتا ہے پہلے پہلی ہی بات وہ کرتا ہے مجھے جو ہے پیرنٹس نے سپورٹ کیا گھر والوں نے سپورٹ کیا تبھی جا کے وہ آگے بڑا ہوتا ہے
ٹھیک
ہے نا علم انسان کو دیکھو کیسے رو علم انسان کو ایسے روشن کرتا ہے کہ ہر بندہ چمکتا ہے ہر جگہ دیکھو اگر آپ نے کچھ پڑھا ہوگا تو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہوگی پھر آپ کچھ بنے ہو تو ہر بندہ جانے گا نہیں اس بندے نے پڑھا ہے
جی جی جی بشک بھائی
تو آپ کے علم سے آپ کو پہچانا جائے گا
جی بھائی اور بھ جان آپ کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہو
میں تو آرٹس سبجیکٹ پڑھتا ہوں
کون سا ہلو
ہاں بھائی
کون سا بولیے آپ آپ کی آواز
میں ٹویلتھ میں آرٹس سبجیکٹ پڑھتا ہوں
اچھا میں آٹو موبائلس پڑھتا ہوں ج
تو آ بھائیپ ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آج کل ایجوکیشن بہت ہی آسان ہے ہے نا بھائی جیسے کہ ٹیکنالوجی ہر ہر کسی چیز میں ایجوکیشن امپورٹینٹ ہے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی تعلیم آج کی دور کی ضرورت ہے اسے نئے سکلز اور جاب اپارچوونٹیز ملتی ہے
جی ب شکر ب شک
اور بکس جو ہے بکس انسان کی سب سے بہترین دوست ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کتاب کتابیں ہمیں نئے معلومات اور تجربات دیتی ہے
خجرو بی
اور جو ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن بوائز کے لیے ہی صحیح ہے ہے نا کچھ گھر والے سوچتے ہے نہیں ہمم ہم کسی مطلب کہ لڑکے کو دے دیں گے ایجوکیشن آگے جا کے کہ ہمارا سہارا بنے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو گرلز بھی ہوتی ہے ان ان کو بھی پڑھنے کا حق کہ ان کو بھی سب کچھ کرنے کاا کہ جیسے کہ امپلائی ایمپلائمنٹ میں بھی وہ حصہ لے سکتی ہے
کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ایجوکیشن تو صرف لڑ ہاں لڑکا ہی جو ہے یوز کر سکتا ہے پڑھ سکتا لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں چاہے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو ایجوکیشن
اکول دیکھیے آل آر اکول دیکھنا چاہیے
تو ایجوکیشن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مطلب کہ جو جینڈر ایکولٹی ہے جو ب بد بھا ہوتا ہے ہے نا تو اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے لیکن تھرو ایجوکیشن ایجوکیشن کے ذریعے
اور بتا
آج کل جو ہے تعلیم وہ آن لائن ہو چکے ہیں سب تو ہم آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پت موبائلس میں پڑھتے ہیں کمپیوٹرس میں پڑھتے ہیں نا بھائی
جی بال
تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں
جٹھ
ہمیں زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھنا رہنا چاہیے ہے نا
جی جی
کیونکہ علم جو ہے علم علم کر علم حاصل کرنے کا سفر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے
ج
تو آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم ہے نا تعلیم
جی
تعلیم ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے ہے نا اگر ہم دل لگا کے تعلیم حاصل کریں تو اپنا جو ہے مطلب کہ سب کچھ سیٹ رہے گا آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے
ب شر بھائی جان آپ سے بات
تو رہی بات پیسوں کی اگر ہم اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تو پیسے خود آئیں گے
جی بشک
ہمیں جو ہے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے ہمیں اپنی کتابوں سے ہے نا بھائی دل لگانا چاہیے دل لگا کے پڑھنا چاہیے اور ایجوکیشن جو ہے علم جو ہے حاصل کرنا چاہیے ہے نا
ٹھیک ہے بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا
بھائی آپ سے بات کرتے یہ بہت ہی اچھا لگا تو
انشاء اللہ پھر بات کریں گے
پھر بات کریں گے انشاء اللہ تو اب آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
جلہ
اوکے اللہ حافظ
ال